ہو بھائی جان بھائی جان آپ ٹھیک ہووں
ہاں جی بھائی میں پڑھیا ہوں آپ پڑھیا ہوں
ہاں بھائی جان میں بھی بڑھیا ہوں آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں جی بھائی کھانا کھایا
تو کیا کر رہے ہو آپ
بس میں بیٹھا ہوں بھائی آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے بھی کھانا کھا لیا تو گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی بھائی گھر پہ سبھی ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہو
بھائی جب میں ایسے ہی بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا کچھ باتیں شاتیں ہو جائے
ہاں جی بھائی بہت اچھی بات ہےیں آپ نے
تو بھائی جان میں آپ آپ سے آج ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ سنیے میری بات تو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے اپنا وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا وقت ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے اگر پیسہ ختم ہو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن جو وقت گزارا جاتا ہے نا وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے کہتے ہیں وقت کی قدر کرو ورنہ وقت تمہاری قدر نہیں کرے گا ہر انسان کو پاس مطلب کہ ہر انسان کو پانچ دن کے صرف چوبیس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہر ایک انسان کے پاس جن میں تو فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا وقت صحیح کام میں لگاتے ہیں اور کچھ لوگ اسے برباد کرتے جو اپنا وقت کی پلاننگ کرتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے اگر سٹوڈنٹسوز تھوڑا تھوڑا پڑھائی کرے ہووم ورک ائم پر کرے اور ایگزام سے پہلے تیاری شروع کرے تو ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی لیکن جو اسٹوڈنٹس ہر کام کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں
ہاں جی بھائی
کو بعد میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ بھی بت یہ اسی پہ کچھ
ہاں جی بھائی جیسے آپ نے بو ٹائم مینجمنٹ ایک بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیں اور اور جو ہر وقت ٹائم کی قدر کرتا ہے اس کو اس کو اللہ تعا لا قدر کرتا ہے یہ کامیاب انسان کی صحت کے لیے مکمل کیا جا سکے وقر اللہ تعا لا کی سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کو کبھی ضائع مت کیا کرو لوگ جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی میں کبھی ترقی بھی نہیں کر اور کامیاب بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور آج کے شروع دور میں آج کے ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو طلبا ملازم تاجر اور بھی افراد جو وقت کے صحیح استعمال ضروری ہے کرتے ہیں تو اس کو وقت استعمال ضروری کرنا چاہیں ٹائم مینجمنٹ انسان مظم اور ذمہ دار بناتا ہے جو لوگ اپنے کام کی پلاننگ کرتے ہیں اور وقت پر مکمل کرتے ہیں وہ کام سٹریس اور محسوس کرتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں وقت یہ صحیح استعمال انسان کو اپنی تعلیم اور نوکری گھر اور صحت اور بھی باقی ساریے چیزیں میں مدد کرتا ہے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے بتاات دی جائے تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائم مینجمنٹ صرف پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ ہر کام کے لیے ضروری ہے گھر کے کام کھیلنا آرام کرنا اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے جب ہم ہر کام کے لیے الگ الگ وقت مطلب کہ رکھتے ہیں تو ہماری زندگی بہتر ہو ہو جاتی ہے اور آسان بھی ہو جات آج کال موبائل فون اور سوشل میڈیا ہمارا بہت سارا وقت لے لیتے ہیں کبھی کبھی ہم صرف دس منٹ کے لیے فون اٹھاتے ہیں لیکن پتا ہی نہیں چلتا کہ ایک دو گھنٹے گزر جاتے ہیں اس لیے ہمیں فون کا استعمال صرف ضرورت وقت کرنا چاہیے اچھا ائم مینیجمنٹ مطلب کہ اچھ اچا ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے کچھ عادتیں اپنانی چاہیے جس میں مطلب میں آپ کو دو تین بولوں گا روز صبح جلدی اٹھنا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہے مطلب کہ دن کا پلان بنانا چاہے سب سے ضروری کام پہلے کرنا چاہیے ہر کام کو ٹائم پر کرنا چاہیے ختم کرنا چاہیے ٹائم پر موبائل اور فالتو باتوں پر کم وقت دینا چاہیے روز تھوڑا وقت پڑھائی ایگز سز اور آرام کے لیے رکھنا چاہیے ہے نا بھائی تو یہ کام یہ کام ہمیں ضروری کرنا چاہیے تو آپ بھی بتائیے کچھ
اگر ہم یہ کام کریں گے تو ٹائم مینجمنٹ سے ہمارا سیلف کانفیڈینس اور ڈسپلن کو برتا ہے جو لوگ اپنے وقت ضائع نہیں کرتے وہ نیا ہنر سیکھتے ہیں اور اپنی سہوولت کو بہتر آنے کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں اس سے کامیابی کے موقع بڑھتے ہیں اور ٹائم کی چیز ٹائم پہ ہوتی ہیں وہ آپ کا کوئی کام ادرا نہیں رہتا ٹائم مینجمنٹ سے صحت کے لیے بھی مفید ہے جب انسان اپنا روٹین منوظم رکے تو ہر وہ ورزش کر پاتا ہے آرام سے اور اپنی پوری نیند کے لیے بھی وقت مل جاتا ہے اس
بھائی جان اگر میں آپ کو پتا ہے اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں مطلب کہ بچے کیا کرتے ہیں آج کل کے تو آج کل کے جو بچے ہیں نا تو وہ کام کرتے ہیں کی نہیں ہاں وہ بھیناٹ کٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ٹائم کو بہت مطلب ہییک الگ یوز کرتے ہیں ٹائم کا اگر ان کو پاس صحیح سے پتہ چلے کہ ٹائم کتنا قینتی ہے ہمارے لیے وہ تو پھر وہ وہ سب نہیں کریں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ٹائم پر اپنا کام نہیں کر پی ہیں اسکول میں ان کو ہوم ورک دی جاتی ہے مطلب کہ ماسٹروں تادوں کے ذریعے لیکن وہ گھر پہ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ کل کریں گے پرسو کریں گے پھر پرسو پھر ہاں پھر پرسوں بولتے ہیں کل کریں گے اس سے پرسوں پھر جب تک ٹائم گزر جاتا ہے امتحانات نزدیک آ جاتے ہیں پھر وہ لاسٹ دنوں میں کیا کرتے ہیں کہ صرف بطب کہ ب اب دو ہی دن ہے تو وہ چوبیسوں گھنٹے پڑھتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ اس میں سے بھی مطلب کہ دس ہی پرسینٹ چوبیسوں گھنٹے پڑھ پاتے ہیں باقی اسی پرسینٹ تو پڑھ ہی نہیں پاتے تو اس اس میں کبھی بچے جو ہے فیل ہو جاتے ہیں اس مطلب کہ وہ ان کو وہ سب پھر سہنا پڑتا ہے کہ اور جو بچے دس مطلب کہ دس پرسنٹ جو پڑھ پاتے ہیں پھر بھی پاس کر لیتے ہیں ان کو بہت ہی ڈپریشن پڑتا ہے ان کو بہت ہی اسٹرس پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نیند بھی چلی جاتی مطلب کہ وہ سوتے تک بھی نہیں تو ان کو وہ بھی سوچنا چاہیے ہے نا
ہاں جی
ہاں تو آپ
ہاں جی جی جی دیر سے کام کرنے کے لیے کی وجہ سے تعلیم اور نوکری میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وقت کا ضائع ہونا کامیابی کی بہت سے موقع چھین لیتا ہے
ہاں ہاں
ہاں جی جو لوگ وقت کی صحیح استعمال نہیں کرتے وہ اکثر اپنی کام مکمل نہیں کر پاتے اس سے اسٹریس پریشانیاں اور مایوسی پیدا ہوتے ہیں
ہاں بھائی جان تو اسی اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں اور ایک بات کہہ دوں تو ٹائم مینجمنٹ کے بہت سے فائد ہیں اسے ہمارے کام ٹائم پر ہوتا ہے اسٹریس کم ہوتا ہے مطلب کہ پڑھنے میں بہتر نمبر آتے ہیں تو صحت اچھی رہتی ہے اور ہمیں اپنا مطلب کہ شوق اور فیملی کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے اگر ہم آج سے ہی اپ اپنا وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں تو ہمیں مطلب کہ اپنے سپنے آسانی سے پورے کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہی ایک بڑی کامیاب انسان خوب پہچان بنتی ہے ہے نا تو آپ بھی بتائے
ہاں جی اگر طلبا اگر اپنے ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھائی پیں اور تو وہ امتحان میں بھی بہتر نتیجے حاصل کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان
لازمی اور تاجر وقت کی پابندی سے اپنا کارکردگی کو بہتر بنانے میں زیادہ کایاب حاصل کر پاتے ہیں ٹریم مینجمنٹ سیلف کانفیڈنس اور ڈسپلن بڑھاتا ہے
ہاں بھائی جان
استعمال انسان کی صحت اور ذہنی سکون کے لئے بھی مفید ہے روزانہ کے کا شیڈول تیار کرنے چاہیے اور ضروری کام کاموں کو پہلے مکمل کرنا چاہے ہر کام کے لیے وقت زکر کرنا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہے موبائل فون جیسے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر غیر ضروری وقت ضائع چاہیں اور اس سے بچنا چاہیں کم کام کو کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اسے آنسییں مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیں
ہاں بھائی جان تو اسی کے چار سات ٹائم میں نے منٹ صرف وقت کو دیکھنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے حالکہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم انسان جو ہے ٹائم اتنا ضائع کرتے ہیں جب ہمیں اپنے دن کہ مطلب کہ پہلی سی پلاننگ کرتے ہیں تو ہمیں پت ہوتا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہوتا ہے اس طرح ہم حالکہ الجھن سے بچ جاتے ہیں اور ہر کام سکون سے کرتے ہیں جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے نا میرے آئی ان پر لوگ بھروسے وہ بھی زیادہ کرتے ہیں تو جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں تو انہیں پہ لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمیشہ ہاڈ ورک مطلب کہ ہوم ورک وقت پر کر کے اسکول ٹائم پر پہنچ جائے اور اپنی ذمہ داریاں نبھائے تو ٹیچر اور مطلب والدین اس کی تعریف کرتے ہیں اس کا نام روشن ہوتا ہے تو اسی طرح جو لوگ اپنے آفس یا دکان کا کام وقت پر کرتے ہیں وہ بھی کامیاب کامیابی حاصل کرتے ہیں اور پرموشن پاتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ ہاں بھائی جان تو ٹائم مینجمنٹ ہمی سستی اور کام کو کل پر چھونے کی عادت سے بچاتا ہے اکثر لوگ سوچتے ہیں یہ کام بعد میں کر لوں گا تو لیکن بعد میں کام اس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اسے پورا دن مشکل ہو جاتا تو اس لیے ہر کام کو اس کی وقت کرنا چاہیے جب اس کا وقت دو تو بتائیے آپ بھی مجھے لگتا ہے آپ پریشان ہو گئے
نہیں بھائی پریشان نہیں بس یہی بت نا آج کل کے بچوں میں ڈسپلن نہیں ہے سیکھ سائنسی ہی نہیں ہے ہاں جی ٹائم مینجمنٹ ہی نہیں ہے کسی بچے میں کیونکہ وقت پہ کام نہیں کرنے آخر میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کی کامیاب اور باعزہ زندگی کی بنیاد ہے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ ہر میدان میں ترقی کرتے ہیں ہمیں ہمارے دن کے مناظم پلاننگ کرنی چاہیے بقت کی قیمتی سمجھنا چاہیے اور اس سے صرف مفید کاموں میں استعمال کر کرنا چاہیں یقینا وقت کی قدر کی کامیابی اور خوشحالی کی اصل کنجی ہے
ہاں بھائی تو اور بتائیے آپ کچھ
ہاں جی آج کے بعد میں بھی وقت کی قدر کروں گا اور اپنا ڈسپلن بناؤں گا آپ ہی بھائی
ہاں بھائی جان تو ہم ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ اوئرنیس پہنچانی چاہیے آگے لوگوں تک مطلب کہ سکونوں میں بھی بتانا چاہے فنکشنز رکھ چاہے سوسائٹی میں بھی لوگوں کو متاثر کرنا چاہیے کہ مطلب کہ ایسے ہمیں ٹائم کو بچانا ہے تو اسے کیا ہوگا کہ ملک کہیں نہ کہیں جو گاؤں ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ بھی آگے بڑھے گا ترقی کرے گا ڈیولپمنٹ آئے گی ملک میں تو جب ان انسان ٹائم کی قدر کرے گا کہیں نہ کہیں تک اس کا مطلب کہ وہ بھی اب اس عہدے پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ جہاں سے اس کو پھر اپنی زندگی گزارنی آ ہو آسان ہوگی تو بے روزگاری کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو انسان کو ہمت رکھ لیجیے چاہے وہ ڈسپلین سے زندگی
جی بھائی جان ہاں جی بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے بہت کچھ گان دیا آپ نے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں تو لوگوں تو طبیعت بانپ